وعلیکم السلام کیا حال ہے بڑے بھائی الحمد للہ کچھ نہیں بس یہ وں ہی آپ سے باتیں کر رہا ہوں بیٹھ کر
اچھا اور کیا کیا ہوا آج پورے دن بھر میں کیا کھیلے ہیں آج
آج کچھ نہیں دن بھر تھوڑا ادھر ادھر وست رہا
ہوں ہوں
پھر اس کے بعد شام میں ادھر دوست لوگ کے پاس گیا تو ادھر تھوڑا بہت مسئلہ شاق وغیرہ کیا
ہوں ہوں
ہاں اور آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں ایک میرا دوست ہے وائٹ شرٹ پہن کے آ جایا تھا
اچھا
اب بہت مستی کیا آجو بہت مستی کیا ہے بہت ہنسایا
وہ وہی نا جو شاعری سناتا ہے
ہاں وہی وہی وہی وہی
اچھا
ج بہت لیا سب کا مطلب مطلب بہت لیا دیا سب کا
تو ہم کو بھی تھوڑا بہت آتا ہے ہم کسی کا لیتے نہیں ہیں لیکن بڑھیا ساری سناتے ہیں عرض کروں کیا
جی جی اظہار ہاں اجہار ہے اظہار ہے آپ کو
کہ دل ٹوٹا ہے تو ٹوٹے دل کی بات کرو
اچھا
دل ٹوٹا ہے تو ٹوٹے دل کی بات کرو دل توڑنے کی نہیں جس کے دل میں درد ہو وہ کسی کا درد دیتا نہیں
اف
اے نہیں اچھا نہیں ہے تھوا سا اچھا والا سنا رہا ہے نا
جی جی سنا دیجیے سنا دیجیے
ٹھیک ہے ب سنا رہے ب دو من رکے گڑے بھائی دو منٹ دو منٹ رک کے گڑے بھائی دو منٹ کیا تھوڑا سا سمے لگتا ہے نا جوڑنے میں بڑے بھائی
بس آپ ددو بھائی کو یاد کیجیے سارا چیز آپ کو یاد آے گا
ددو پرساد زندباد
زند آباد زند آباد
تب بڑے بھائی آج موٹا بھائی کے سھ کیا تو آ بہت مستی کیے موٹا بھائی اور الدم
جی جی جی مطلب موٹا بھائی بھی آج تھوڑا فون میں تھے موڈ میں تھے کیونکہ میسج سے نہیں آیا تھا نا بچارل کا
اچھا
ہوں تو میںس اسے نہیں آیا تو بیچارے جی تھوڑا سوچے کہ وہ بھی مزہ کر لیں حنسلے میں جا رہے
ہ ہ چلیے سنیے گ بڑے بھائی
جی جی سنا دیجیے
کہ ہر صبح نیا سبق سکھاتی ہے
ہوں ہوں
ہر شان ہمیں کچھ یاد دلاتی ہے
ہوں ہوں
زندگی چلتی ہے اپنے سفر پر
ہوں
ہر منزل ہمیں کچھ اور سکھاتی
اف بہت اچھا بہت اچھا تو میرا بھی میرا بھی سائز سن لیجیے
ہاں گڑے بس جے
کہ پیڑ چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے
اچھا
ارے پیڑ چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے چھت چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے
ہاں ج مھے بھائی
میرے سے تو نیچے ہی رہے گا
ا ہے ہے ہے کیا شاعری
ا بس بھیا آپ سنیں کچھ
ہاں کہانی بتا کر اسٹوری دکھاتے ہیں
او
کہانی بتا کر اسٹوری دکھاتے ہیں
ہوں ہوں
جن کا خود عزت نہیں وہ ہمیں ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں
اور ج ایک نمبر اور
جن کا خود عزت نہیں
وہ ایٹیٹوٹ دکھاتے ہیں
نہیں نہیں نہیں تھوڑا غلط ہو گیا سنے گا
ہوں
کہ اس زمانے میں بہت سارے غم سہا ہوں میں
ہوں ہوں
نہ جانے کتنے لوگوں سے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں میں
ہوں ہوں
سب میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مزہ احسان کر لیا ہوں
ہوں ہ
ساڑی ختم ہو گیا
ارے ختم ہو گیا
اچھا چلیے ایک اور آپ کو سنا د
جی جی
ہمارے گھر جو آتے ہیں وہ کہہلاتا مہمان ہے
ہوں
احسان اگر تیر ہے تو آصف میرا کمان ہے
ہوں
اور مجھے پیار سے زیادہ دوستی پر بھروسہ ہے
او
کیونک کیونکہ التمس اگر دل ہے
ہوں
تو آصف میری جان ہے
اف دل چیر کے نکال دیا تو فائی شاعری ایک نمبر تھا بھائی ایک نمبر تھا مطلب آپ کا شاعری وہ انڈ ر والا چاہے ف چاہے فنگررنگ والا
آپ بتاؤ آپ آپ کو کون سا پسند ہے
مجھے دونوں پسند ہے بھیا دونوں اب یاد کر
ابھی ابھی آپ کس کے اوپر سننا چاہتے ہو یہ بتاؤ
ابھی میں میا خلیفہ پ
ا ہاں دیکھیے
ہوں
محبت کر کر وہ دگا دے دیتی ہے
ہوں
اپنا مان کر بھی سگا کر دیتی ہے
اچھا
اور جتنا بڑا بڑے چیز کا تم آپ دیکھتے ہو
ہوں ہوں
وہ اتنا بڑا وہ بنا جھجک کر لے لیتی
بھیا ایک نمبر بھیا ایک نمبر بھیا بھ آپ یہ کام نہیں نہیں کرتا بھیا
ہاں بے بھائی
ایک آپ انسٹاگرام میں نیا آئی ڈی بنائیے ٹھیک ہے اور اس کو نام رکھ یہ ساعری
اچھا
اور اس میں یہ جتنی بھی سائڈیاں ہیں نا بھیا
ہوں
اس کو ایک بورڈ پہ لکے ارے مطلب جو ایڈیٹنگ ہوتا ہے اس کو لکھیے اس پہ اور نیچے نیچے لکھ دییا رٹن بائی دس آپ کا ایک نام ہونا چاہیے ریٹرن بائی دس اور کس پہ دکھ رہے اس کو نیچے ہ ڈال دیجے
اچھا بھے بھائی
جیسے آ نے ڈالا میاں خلیفہ پہ تو اس کو نیچے لکھ دیجیے میاں خلیفہ اور ان میاں خلیفہ اور نیچجیے ریٹ بائیف منی جو بھی ہے
اور اب ایک اور ساری سناتا ہوں آپ کو نا
جی جی جی
کی تیر کے ساتھ کمان ملتے ہیں
اچھا
عزت کے سھ ساتھ سمان ملتے ہیں
اچھا
اور جس عمر میں ہم شریف تھے اس عمر کے بچے ریان ملتے ہیں
ا کی ہاتھ کی پانچ انگولیاں ہوتی ہیں
ا ہے
اور بال کی دو
ا ہاں
ارے کیا تم راجو بنو گے جب تمہارے بال نہیں ہوتے
چاا دم دل کو پھاڑ کر کے ایک دم نکل گیا
بالکل بھیا
ہاں بھیا
ارے کیا تم چٹکی کو پسند کرتے ہو راجو
ہوں بڑی ب
ارے ہندو متیزہ تو اچھی ہی ہے
ہاں
ارے ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے چٹکی ای س نامی لے گی تمہیں ارے بھیم تو ادھر ہی ہے ادھر کدھر جاتا
ایک نمبر تھا بڑی بھائی ایک نمبر تک ایا ایسا شاعری میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے
سئی ن آپ سننے
اچھا بڑے بھائی اور اور سنناا ہے آپ کو
جی بالکل
کس چیز پر سنو گے بتاؤ
اور ساریھڑتے ہیں آ اپنے بارے میں بتائیے آپ کیا کیا سین چل رہا ہے آپ کے یہاں
ارے کیا کرے آج کل زندگی تھوڑا ٹف ہو گیا ہے
ہوں آپ کا م آپ آج کل دہی بڑا کھا رہے ہیں بھیا آپ
دہی تو کھاے ہیں لیکن باڑا نہیں کھا پات
کہ باڑا باڑا کھانا چاہیے بھیا اچھا لگتا ہے
نہیں باڑا بغ کو پسند نہیں ہے نا
اچھا اچھا آپ کو س دہی پسند ہے باڑا تو کسی اور کو پسند ہے بھیا
اس کو پسند ہے
آاج جی سے ہم بات کرتے ہیں
اچھا
اس کو باڑا پسند بھی
آپ اس کے ساتھ کیوں گیچ کر رہے تھ بھائی
مزہ آ رہا تھا بھیا آ کو گھٹے اس کے ساتھ
ا اللہ ہممشلی اللہ
جی
ایک ن سناؤ آپ کو
جی آپ مالامد سنیے بھیا
ہاں سنائیے گا بھیا
ال بسم اللہیہ بنی رہی الحمد للہ ربی العالمین ارمان رہحیم ماری گی امیدین آ ک ن بہودو آ ک نستتحم
ا ہ
یہ دینس سے رات المستقیمت سے رۃ ال لذینہ اننتا گریل مضجب ع انلہجالین
بھائی کیا بہت اچھا آپ کو یاد ہے اچھی طرح کا سب ایک نام سنا دوں آپ کو
جی جی سنا دیے
کہ جس زمانے میں پے د وی مصفی
اوکے
جس زمانے میں پ تھا ہوئے مستفی اس سے بہر تر زمانہ کسی کا نہیں
ہوں
کہ جس زمانے میں پیدا آگے پڑھیا ہومصف اس سے ب ترجمانہ کسی کا
جچ نہیں
ورحا جیو آش ہندس س کرا جا دیکھو
کہ حاں جی ہاں خہنسا کا
روزہ دیکھو ہاجیو آ سحنسوا کرا جا دے ا کعبہ تو دیکھ چکے ک بےیک کابا دیکھو
واہ واہ ماشا اللہ
بڑے بھائی میرا آواز کیسا بڑے بھائی
بڑے بھ بہت اچھا واجا گیا بڑ بائی بہت اچھا
اک چلیے ٹھیک ہے بڑے بھائی السلام علیکم
ویٹ ویٹ بڑے بھائی ہاں لائٹ چلی گئی آپ کے یہاں
لائٹ ہاں آپ کے یہاں میں چلے گی کیا بڑے بھائی
مطلب میرے یہاں تو چلی گئی بالکل چلی گئی
آپ کے یہاں کیوں گئی لائٹ ہم سب کوچھ کرنے گئی ہے
جی یہی بات میرے کو دکھی ہوئی بھیا کہ بائٹ کو پوچھ ہی جانی چاہیے بھیا ہم سے
ٹھیک ہے بڑا بھائی اب آپ تو رکھتے ہیں
نہیں نہیں بڑے بھائی اپنے آپ کٹ جائے گی بڑے بھائی آپ آپ کا بھی کٹ جائے گا بڑے بھائی اپنے آپ
تو ایک شاعری سن ہی لو پھر ہ
سنایے سنایے آپ
کہ ہوگا ایک جلسہ شہر میں
ہمم ہمم
جس میں سرکار کی آمد ہوتی
جی جی
بس ہو تو گیا
ارے بہت ہر بہت ہڑ بہت ہر بہت اور بات بات
ہمم
کی بات نو ہے اور بات ایسی ہے کہ بات نو ہے پتا بھیاکیا ہوا ہاں ایک لڑکا جاتا ہے دکان پہ ٹھیک ہے دکان پہ بولتا ہے کہ بھیا یہ مجھے مجھے چنگم نہیں لینی تو دکان بلا دیتا تھا ٹھیک ٹھیک ہے پھر بولتا ہے کہ چنگم لینی ہے بولتا ہے ٹھیک ہے بولتا نہیں لینی ہے ٹھیک ہے